السلام علیکم جان
وعلیکم السلام بھائی ٹھیک کو
الحمد للہ بھائی جان ٹھیک ہے
اچھے سے ہو
ہاں بالکل اچھا
گرمی سب گرمی سب کیا ری تھ ہے
ہاں بھائی جان گھر میں سب الحمد للہ کھے جاتتے ہیں سب
اچھا اور سناؤ کیا حال چال
اور بھائی جان بالکل بڑھیا ماحول ہے ابھی تو مطلب ٹھنڈا ٹھڈا موسم ہو رہا ہے رات میں
ہاں مگر گرمی بھی زیادہ ہے نا وہ پولوشن کی وجہ سے گاڑیاں زیادہ ہے نا پولوشن ہوتا ہے
ہاں بالکلن پولوشن تو ہوتا ہے تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ جب ہم جا دیتے نا جیسے ہم گاؤں علاقے میں رہتے ہیں تو یہاں کیا ہے کہ گاڑی زیادہ چلتی نہیں ہے کیونکہ یہاں پر زیادہ تر سب پیدل چلنے کا زیادہ ہوتا ہے تو یہاں پر گاؤں میں پیڑ پودے وغیرہ بھی زیادہ ہے
وہاں تو پولوشن نہیں وہاں پ پولوشن نہیں ہے زیادہ
نہیں زیادہ نہیں ہے یہاں پولوشن جیسا ہم سٹی وغہ جے ہیں نا
مگر ہمارے یہاں تو بہت زیادہ پولوشن ہے زیادہ گاڑیاں چلتی ہے زیادہ گرمی بڑھتی ہے یار پیڑ بھی ہم نے کاٹے
اچھا اچھا
ہاں بہت زیادہ گرمی ہے اور پانی میں بھی یار سب ڈالتے ہیں وہ کچرا وچرا پانی بھی گندا ہو گیا سب کچھ
ہاں بائی جان یہی تو انسان کی یہی توغطی ہو گئی جیسے اب انسان خود زیادہ جنسنکھیا بڑ رہی ہے تو اس سے کیا ہے کہ انسان بھی پیڑ کاٹ رہا ہے بڑی بڑے ادیوگ بنا رہا ہے جس سے پھر کچرا دھواں وغیرہ سے ندیاں ہوائیں سب پردوشت ہو رہی ہے اس بہت زیادہ پولیوشن ہوتا ہے
ہاں مگر یہ ہم نے خود کیا ہے خود سب کچھ خود کیا ہے
ہماری یہ وجہ سے ایئر یہ ایئر گندا ہوتا ہے پانی گندا ہوتا ہے سب کچھ گندا ہوتا ہے
بالک جائے جا
وہ زیادہ وہ دہلی میں ہوتا ہے وہ دعائنا فوگ جیسے سے ہوتا ہے وہ اتنی زیادہ دھول وہ صرف پولوشن ہوتا ہے
ہاں ہاں اپ رال جلاتے ہیں اس کو چاول پیس کرال کے دلاتے ہاں بھائی جان اس
اسی سے تو یار بیمار ہو جاتے ہیں نا صحت نہ ٹھیک وہ
ہوں
تھکاان یار
ہاں یہ تو سب آ جن جیسےب جیسے ہم سٹی جاتے ہیں نا تو سٹی میں دیکھ اب ہم گاؤں میں رہتے ہیں تو یہاں پر کیا شھ ہا ہے شدھ نیچر بھی اچ اچھا ہے ہریالی ہے تو کیان جیے سٹی میں آتے ہیں نا مات ایک تو پیڑ نہیں ہے اور کیا جیسے ساؤنڈ پردوشن ہوتا ساؤنڈ پولوشن ہوتا ہے اور اپن گاڑیوں کو دھو کے پولوشن ہوتا ہے اس سے کیا ہے کہ مطلب سانس لینے میں دقت بہت سی پروابلم ہوتی ہے اور جب وہاں کا پھر پانی پہ چ پانی میں بھی یہی ہوتا ہے کہ پولوشن ہوتا ہے بڑے بڑے اس
جب جب پھر وہ خراب پانی پیتے اس اس سے صحت نہ ٹھیک ہوتا ہے اور پیڑ بھی ہم نے کاٹ لیے اور پھر جنگلی جانور یار گاؤں میں گھس جاتے ہیں پھر نقصان کرتے ہیں سب کا
ہاں بالل یہی تو ہوتا ہے نا کہ انسان خود کو خود ہی برباد کر رہا ہے ایک طریقے سے تو خود ہی پیڑتی ایک تو خود ہی پیڑ کاٹتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جیسے بائی پہلے کے انسان رہتے تھے تو کتنے سال جیتے تھے آرام سے سو دو سو تین سو تین سو سال جی لیتے تھے ہے نا لیکن بالکل ہاں ہاں آج کی ایوریج میں مری پچس سال ہے
ہاں جیسے وہ سگریٹ پیتا ہے کوئی خود کا نقصان خود ہی کرتا ہے
ہاں یہی
ہو یار ہم نے سب کچھ خود ہی کیا ہے
ہاں غط ہے بھائی جان جیسے اب آپ نے صح کہو آپ نے خود کرا ہے لیکن یہاں بھی یہی ابھی ہم جہ رہتے ہیں نا وہاں پہ انسان خود ہی پیڑ کاٹ تا ہے پھر ایک دوسرے میں کو گھر بنا لیتا بڑا لیتا اپنی جن جب اپ بچے ہو گئے دو جیسے ایک انسان ہے دو بچے ہو گئے کہ اس کے لیے گھر بنا دیے پیڑ پیڑ کاٹ دیے تو کیا انسان خود ہی انسان جو نیچر ہے نا ابھی خود کو بگاڑ رہا ہے خود ہی انسان بگاڑ رہا ہے پھر بع میں کیا ہوگ جیے آگے چل کے نا ان کو پھر جیے پروابلم ہو گی پھر سانس لینے میں دقت بڑی بڑی پروابلم اس لیے اسٹارٹ ہوتی ہے کہ انسان پیڑ ویڑ وغیرہ کاٹ دیتا ہے پھر بد میں خود کو دقت ہوتی ہے اس چیز سے کہ میرے بیٹی بیمار ہو گئی میرا بھائی بیمار ہو گیا کس وجہ سے ہوا
وہ پولوشن صرف پولوشن کی وجہ سے ہے جو ہم نے خود کیا ہے اسی کی اسی کی وجہ سے سب کچھ ہوتا ہے وہ زیادہ نقصان ہم نے پیڑوں کا کیا ہے وہ سب کچھ ہوتے ہیں ہمارے لیے ہم نے خود ہی کاٹ لی اور ہم ہی بکت رہے ہیں سزا ان کی
بالکل بالکل بھائی جان پہلے کے ٹائم پہ کیا ہاں
پانی گندا ہے وہ پیتے اور بیمار ہو جاتے ہے
ہوں
اب کینٹ آئے ہے وہ بھی اس سے کیا ہوگا جب پانی گندا ہے تو کینٹ سے کیا ہوگا جب ہم نے پانی میں وہ پھینکا کچرا پھینکا یہ پھینکا پھر پانی گندا ہو گیا پھر کین کیا کرے گا
ہاں انسان بھی کیا کرے گا یہی تو ہے تو یہی تو بتانا چاہ رہے تھے کہ مطلب اگر انسان پیڑ بھی کاٹتا ہے تو انسانوں سونا چاہیے جیسےب میں نے ابھی ٹیلتھ بات کری جوی ٹویلت میں نے ا س جی این سی جوائن کر رکھی تھی تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ اگر انسان ایک پیڑ بھی کاٹ رہناا تو اس کو یہ کرنا چاہی کہ دس پیڑ لگائیں ہمارے اسکول میں یہی ٹرپ لگی رہتی تھی اسکول میں یہی یہ ٹرپ لگتی تھی کہ ہر جنا ایک ایک کلاس کا ایک لڑکا اسکینا دس دس پیڑ لگاتا تھا اور اس کی رکھا کرتا تھا ایک دو مہینے تک یہی انسان کو ہر جگہ سے چلانا چاہیے آج کل کا یہ انسان نا بہت ج زیادہ وہ ہو گیا ہے جنیا بڑھ رہی تو انسان کو جگہ نہیں ملتی پیڑ کاٹتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے پولوشن بڑھتا ہے
یہ بھی یہ بھی صحی ہے ہاں آپ کا کھانا وانا ہو گیا
ہاں بھائی جان خانا وغیرہ ہو گیا
اچھا ابھی کھا لیا
ہاں بائی ج نہیں ہے جلدی کھا لیتے ہیں
ہمارا تو ابھی ہوا ہی نہیں
اچھا کب مطلب آپ کے تو ابھی تو مطلب آپ تو سیٹی ٹائپ میں رہتے ہوں گے نا
آاں
مطلب سٹی جیسے آپ شہر میںلب شہر میں رہتے ہوں گے نا آپ تو
یہاں نہیں نہیں
شیر میں دیتا ہوں گا مطلب کیونکہ دیکھا ہے میں نے ج شر میں نا مطلب دیر سے ہوتے دیر سے کھانا کھے ہیں لیٹ ہوتا ہے وہاں پر سب
دے یہاں کیونکہ وہ نماز نماز دیر سے ہوتی ہے نا یہاں یہاں پہ دس بجے نماز ہے پھر کہاں کھائیں گے یار صبح ہی کھانا
اچھا اچھا مطلب عشا کے بد کھاتے ہیں ن کھانااں
ہاں نماز وماز پڑھتے ہیں پھر کھانا کھاتے اور سو جاتے ہیں پھر
اچھا
ہاں پھر پڑھائی وڑھائی کچھ یار ایگزام ازامز ہے نا وہ پڑ تے بارہ بجے تک اور پھر سو جاتے ہیں صبح یار آٹھ بجے اٹھتے ہیں پھر کھیلنے زیادہ
اچھا اچھا وہاں پہ م کیا کھیلتا ہوں وہاں پر
میں تو والی بال کھیلتا ہوں
ت
ہاں
کریز کس چیز کا مطلب کونا گیم کھیلتے ہیں آپ زیادہ تر
یہاں پہ زیادہ والی بال اور کرکٹ کھیلتے ہیں بہت زیادہ
اچھا ولییبال کرکٹ
ہاں کوئی کوئی فٹ بال بھی کھیلتا ہے
اچھا
وہاں پہ کیا کھیلتے ہیں زیادہ
بھائی ج ہمارے یہاں تو بھائی کرکٹ ہی چلتا ہے ویسے وغیرہ کرکٹ زیادہ چلتا ہے والی بال بھی والی بال کھیلتے تھےب جو مطلب بڑےڑے دوست ملب میرے بڑے بڑے بائی تھے وہ کل تھے لیکن کیا ہے ایک دو سال سے بند کر رکھا ہے یہاں پانی بہت آتا ہے یہ ادھر پانی آتا ہے نا تو کیا ہے نیچے کے جو گھر والاے سارے پانی نکلتا ہے اس میں سے بہت زیادہ پانی آتا ہے اس جگہ پہ ایک طرح سے باھ کا ماحول ہو جاتا ہے اس جگہ سے جو گراؤنڈ وغیرہ سب پانی میں جاتتے ہیں ہاں ک کرکٹ کھیلتے ب جاان ہم
اچھا اچھا وہاں پہ کون سی ٹورسٹ پلیس ہے راجستھان میں
رجستھان میں ٹورسٹ پلیس بہت سارےسے ابھی ادے پور چلجاؤ ادے پور میں جھیلوں کی نگری ہے ہمارے جیسے ہمارے پس میں تو کیا ہے رمشن بول رہے ہیں سینچی بھاگ ہے باگ سینچی کا وہ بڑا س ہے لیکن کیا ہے کہ ابھی اس وجہ سے ہی نا جس جگہ جگہ باگ سینچوری بنی ہوئی ہے نا اس وجہ سے تو اپ کا جو پولشنشنیر ویچر بہتحیح ہے اگر یہ بھی نہیں ہوناا تو اب جس دلی کے حالات ہیں نا دلی میں کتنی کم ہے
گاؤں میں بہت گاؤں میں زیادہ بہت زیادہ فرق ہے یار سٹی میں ا تو کچھ نہیں ہے بس پولوشن ہے وہ وہ کچرا سڑک پہ یار پڑا پڑا ہوتا ہے سب کچھ پڑا پڑا ہوتا ہے سڑک پہ
ہاں بالکل بھائی جانا
آں
ہاں گندی وہاں پر گندگ بہت زیادہ ہوتی
بہت زیادہ بہت زیادہ بدبوور گندگی بہت زیادہ
ہوں دیکھ ہوںا میں جاتا ہوں جیسے کبھی بھی گھومنے وغیرہ میں جاتا ہوں جیے دوست وغیرہ تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ مطلب پولوشن وغیرہ تو زیادہ ہے کہ مطلب لوگ بیمار ہاسپٹل بھیج رہتے ہیں
ہاں جب زیادہ ایئر پولوشن ہوتا ہے نا اتنی زیادہ گرمی بڑتی اتنی زیادہ گرمی یار فصل بھی یار ختم سب کچھ ختم جیسے یہاں پہ ایئر پولوشن ہوا نا گرمی بڑی یار سیب ک یار پگے یار پیڑوں پی یار فصل بھی ختم پیسے بھی نہیں یار خود کا نقصان خود ہی یار
ہاں بالکل یہی توتا ہے انسان جب ا کی انوائرمنٹ کو بگاتا ہے نا کسی چیز کی نیچر کی انوائرمنٹ کو تو انسان کو خود کو بھگتنا پڑتا ہے اس چیز کے اوپر
ہاں
یہ یہی تو ہے انسان کو خود کو سوچنا چاہیے کہ اگر اپنے نیچے جیسے آپ اوپر والے نے اللہ تعالی نے ان کو ہی نیچر دیا ہے تو اللہ تعالی کی ہر مخلوقات سے جی رہی ہے تو اپن کو کیا ہے اس کو سیف رکھنا چاہیے کیسے نہ کیسے سیف رکھنا چاہیے اپن کار بھییے اپنی ضرورت وجہ سے انسان کو کاڈ بھی دیتا ہے پیڑ پیڑ ہے نا تو کیا ہے اپن پیڑ وڑ کاٹتے ہے نا شاید جیسے ایک پیڑ کاٹتے ہیں تو اپن خود کو سننا چاہے کہ اپن دو چار پیڑ خود لگائیں اور ان کو سیفلی رکھیں خود ہی اگائے خود سیفلی رکھیں جس سے کیا ہے آگے اپنے کی جو نسل آئے گی وہ بھی ان پیڑ کو جو سنبال سنبھال کے رکھیں
آج کے پچھلی بار کرکٹ والوں نےھ رکھا تھا نا وہ آئی پی ایل ایک ڈڈ باال پہ یار کتنے پیڑ لگاتے تھے وہ
ہاں ہاں ہاں دیکھا تھا ہاں
ہاں وہ اچھا اچھی ہے وہ گوگرین ہے نا
ہاں
وہ ایک ڈاڈ بالال پہ شاید دس پیڑ لگا دیے تھے بہت اچھا چیز کیا انہوں نے
ہاں دیکھا تھاا بھ جن دیکھا تھاا آئیکے
ہلو ہلو
ہاں وائی جن بولو بولو
آپ میری بات سن رہے وہ کتنے وہ کتنے پیڑ لگاتے تھے ایک ڈڈ بال کے
مطلب ہاں وہ ایک ڈٹ بول کے دس دس پیٹ لگاتے تھے میں نے بھی یہ سنا تھا
دس پیڑ انہوں نے بہت اچھی چیز کیا ہے نا
ہاں انہوں جگہ جگہ پہ بہت سے پیڑ لگائے میں دیکھتا تھا انسٹا پہ آتے تے ان کی ویڈیوز آتی تھی
اچھا آپ کون آپ کو کون سا پلیئر فیوریٹ ہے کرکٹ میں
کرکٹ میں میرا فیوریٹ ہے مطلب ایسے انڈیا ٹائپ میں انڈیا میں
اوری
لڈ میں لڈ میں تو میرا فیورٹ جیسے تو ایسے تو کہ بوئے ہیں بولنگ میں تو جیسے اپن کا جیسے بولنگ میں تھا ا محمد سراج ہے بولنگ میں تو
اچھا میرا تو یار سٹار کیا ہے
ہ
مجھے وہ سب کو وراٹ ہی پسند ہے مگر مجھے ہاں ہاں مچل اسٹاک
ہاں اور میرا بیٹنگ بیٹنگ میں میرا وہ ہے کیا نام ہے کین ولیمسن
کین ولیمسن وہ بہت بڑا پلیئر تھا اور سائیلینٹ پلیئر آیا سائیلینٹ بند آیا
ہاں ہاں ہاں ہاں وہی
بہت اچھا پلیئر تھا
پ بھی اچھا بند بھی اچھا ان کی ٹیم بھی اچھی ہے مطلب وہ زیادہ وہ اگریسو ٹیم نہیں ہے مطلب ساتھ کی
تو ہاردک پانڈیا بہت بند
ہاں
ہاں وہ مجھے اچھا لگتا ہے انڈیا میں انڈیا میں
بھائی جان ان شاء اللہ پھر آپ سے بات ہوگی آ سے بات کر کے بہت اچھا لگا
اوک اوکے اوکے بردر
ٹھیک السلام علیکم